وعلیکم السلام
اتنا لیٹ کیوں فون اٹھاتے ہو
نہیں مجھے اب آیا
اچھا اچھا ٹھیک ہے یہس تو کرتا گ
مجھے اب آیا فون بھی اور اب کی میسیج بھی اب آئی
ہاں اب دیکھی میں نے یہاں بھی سنا
ہوں اور
جٹھیک سپ سنا
کیا کر رہے ہو
وسو رہی تھی
کھانا کھایا
ہاں گہ
اور سنا
بس کٹ رہی ہے کٹ رہی ہے زندگی کیوں کیا وا
زیادہ
کیا ہوا
آج مجھے فون آیا اپنے گھر سے
تو یہ تو اچھی بات ہے نا
اچھی بات تو ہے لیکن ت م میں ٹنشن بھی بہت زیادہ
کیوں؟
جانا ہے مجھے
اللہ کے حوالے
پتا نہیں انہوں نے تو بولا تھا مطلب ہم ویٹ کر رہے ہیں شفٹ کرنے کا
ہاں
اب توکانے آج اچانک سے
ہ کیوں آپ کے ہسبینڈ نے کچھ نہیں کہا؟
نہ نہ نہ نہ کچھ بھی نہیں
آپ نے اس کو بولا
نہ نہ میں نے بھی کچھ نہیں بولا
کیوں
مجھے لگا اگر اب میں یہاں سے بولوں گی تو وہ بولے گا اگر اس نے بولا تھا پھر آپ کے پاپا نے کیوں بولا ابھی ویٹ کرو میں نے سوچا ویسے پھر الٹا ہی ہو جائے گا
اچھا
چھوڑو اب جو ہونا جو ہونا تھا
ہاں
جو جو بھی ہوتا ت اچھی کے لیے
ہاں اب آپ کو ان دنوں جانا تھا
کن دن
بانچ چھ دنوں کیلے سات آٹھ دن کیلے
ابھی تو مطلب ہم اگر میں انہیں پانچ دنوں جاؤں انہیں پانچ دنوں تو ہمیں سامان وغیرہ اٹھانا ہے نا کیونکہ ب نا ٹوینٹی فائیو کو کنفرم ہمیں لینا ہے
اچھا ٹھیک
ہاں
ا کیا کانستے ہ
کیا
گھر میں کتنا ٹائم لگے گا پھر آپ کے حساب سے کوھنا ہے گھر میں ہاں یہ بھی تو بات ہے نا چیزیں صحیح سے رکھنا ہاں
تھوڑا سا ان کو حساب لانا ادھر
ہاں اور کیا
ج مت اب اتنا بھیٹ کیا تھا تھوڑا سا اور کرتے تو کیا ہو جاتا
ہاں مگر ایک بات ہے نا انہوں نے بہت کیا
بہت کیا میں نہیں بول رہی ہوں نہیں کیا میں بول رہی اب اتنا کیا اب تھوڑے سی سے تو کچھ نہیں ہو جات
ہوں کیا ہی کر سکتے ہیں اوپر سے ماما کی بھی اب ہیل اتنی ہیلتھ ٹھیک نہیں رہتی ہوگی
ہاں وہ تو وہ کب ٹھیک ہے وہ تو ہے ہی بیچارے لو شگر بی پی ٹینشن
کہ
وہ تو ہے ہی اب چھوڑو سب کا سب سے زیادہ اپنے پتی کا ہی ہوتا
ہاں
وہ بچارہ بھی مطلب ڈرتا ہی ہوگا اب
اور کیا
اب کیا ہی کر سکتے ہیں
کچھ
اب بولا جانا تو پڑے گا
ہاں
پت آ ہے جاپون آیا میں پہے سوچ سچ رہے ہو مطلب کیوں کی ہوگا کیوں ہوگا
ہوں
تو پھر اس نے جنید کو بولا ہے کہ واپس کال کرنے کے لیے بھے پاپن یہ ولف کیہ ہاں جنید اٹھا ہے میرے فون پنے آ ہے تو آپ ساتے سے
اچھا دیرک ہیڈ آف فون
ہ ہ ہ تو پھر یہ اسے بولا وہ وزو کر رہا ہے بولا پھر واپس کرنا پھر پاپا نے بولا کیا میں نے کہا مجھے نہیں پتا اب پوچھو دیکھو پھر پاپا نے فون کیا تو سیا بس اسس نہیں سیریئسلی بنا
اچھا
سیریئسلی بولا اور بولا پھر پاپا کو پاپا نے بولا ابھی آئے گی انہوں نے اس نے بولا پھر پاپا کو اب آپ کا موڈ خراب ہو گیا اس نے کہا نہیں میرا موڈ خراب کیوں ہوگا اس کو تو آنا ہی آنا ہے لیکن اب ہم نے ایسے فیصلہ کیات کہ مطلب ہم شفٹ کر کے بیچ دس کو
اچھا
ہی
کیاچ
چیت
اس نے فون ہیک
ہوں ہ
دور سے ہے ایسا نہیں کہ وہیں پہ چھوڑا
جی ہی ارے نہیں اسے بولا ہے سیدھے کہ مطلب ہم اکیلے ہو جاتے ہیں وہ یہ
اچھا
چف بس پتکال کے بعد فخف بولو نہیں نس اور ک بی اھی سا
ٹھیک ہے ہاں ہاں پ کی بات ہاں ڈائر میں سے سائڈس اچھا یہی بت ہاں یہ کال کٹ کرنے کے بعد نا آپ مجھے کال کر لینا مجھے کچھ بولنا ہے اور بس ٹھیک
بس شکر اللہ کا وہ تو سو وہئی میں اس کو نہا نا وہ دن میں ہی سو مطلب جلدی س گئی مطلب س بہت ٹائم پہلے تا
ہ
مجھے ہسی آئی مجھے نہیں پتا کسم سے س مج ج پتا انہوں نے خود ہی کیا تھا یہاں سے صحی کسی کے ہاتھ بھی جا تھا میں کام کر تتی
میں نے بولا اس کو ٹاس ہوگا مگدس کوئی بات نہیں ہوتا رہتا ہے
کچھ نہیں کیا نہ میں نے بھیجا نہ میں نے آدا
نہ ہمیں ملا واٹ
اور مجھے پتا ہے کچھ بھیجا بولا انہوں نے بول رہے تھے اوپر سے کسی کو کچھ لاؤ
ہاں
یہ مجھے نہیں پتا میں کام کر رہ یہ پلان کس کا تھا کہ کس نے بھیجا کیا کیا
چلو پریار
وہ مج نہیں پت
جی میں سوچتی ہوں ہم بھی پاگل ہو جائیں گے جب نکلو گے آپ تو نہیں گے والے ارے دیکھو نا گھر ایک ہی تھا
کیا کرے کرنا پڑتا ہے
ہاں وہ کیا مما کھ زیادہ ہوگا
ہوں اور کیا
یہ مپ پروز دیک تھی نا
اب کیا کرے کیا کر سکتے میں تو کسم سے ابھی سے پاگل ہو رہی ہوں مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے میں کیا کروں پ میں ایک بات سوچتی ہوں مجھے پسو ماما بول رہی تھھی جب اس کے بعد یہ ڈیتھ ہوئی ہے
ہمم
پھر اس نے بولا جب میں گھر آئی
اچھا
بولا کہ میں جب گھر آئی میں خالی روتی تھی روتی تھی کی روتی تھی بولا کہ میرا پتی وہاں سے کچلاتا تھا بولتا سب مجھے یہ بنا کے دے دو اس نے کہا میرامان ہی نہیں ہو تھا میں سوچتی تھی وائی مطلب یہ کیسے لاتا ہے ابھی یہ چیزیں مجھے بولتا بنانے کے لیے بول تھی مجھے مان ہی نہیں ہوتا تھا کچھ بھی کرنے کا لیکن پھر بھی میں کر دی تھی اسی وجہ سے مجھے سلی ملتی ہے تھوڑی تھوڑی یہ کرنا ہی کرنا ہے
ہاں
ہے نا
یہ بات ہے انسان کو الرٹ روڈ میں رہنا پڑتا ہے تیار اور کسی ایک کے جانے سے زندگی بھک تھوڑی جاتی ہے ہاں وہ انسان دل میں ہمیشہ رہتا ہے اس کی کمی رہتی ہے پھلتی رہتی ہے لیکن
رک نہیں جاتی
زندگی رک نہیں جاتی
صحیح بات
یہ بس کہری کی بات ہوتی ہے وہ مر جائے گا تو میں بھی مر جاؤں گی وہومنا ہے مرنے کے سکھ کوئی نہیں مارا ہوا نہ کوئی مارا ہے نہ کوئی مرے گا جب تک اٹل نہ ہو
اچھا مجھے بولو آپ کو آئے پھر اس تو پیسے کچھ
بالکل بھی نہیں
ا ہ
ج نہیں ہو رہا ہے آپ کو پتا ہےاں میری بہن کو نا تیرا سوپے پہنچا اے نیند میں بات کر رہی ہووں تو
ارے میں ٹھیک ہوں میں نے بولا مجھے نہیں آیا چلو بعد میں بات کرتے ہیں اللہ حافظ